ہلو ہاں جی جناب ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ہی ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے
ہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے
آپ کو پتہ ہے مجھے گرین چلیز سڑے ہیں چھوٹے چھوٹے
آئے ہیں دیکھا اچھا ہے محنت کا پھل
اور شملہ بھی چھوٹے چھوٹے
پل
تے ہے ابھی
اچھا ہے اور سناؤ
تو
آ مطلب نیچے کی پورشن کی صفائی کر رہی ہے بس ش کر اللہ کا آج تھوڑا فین عمر نے دیرے رکھا اچھا کیا آج عمر نے ایک اسٹیپ پیر نیچے رکھا
لیکن اچھا ہوا ہ
پھر وہ اپنے کمرے میں بھی رو نہیں
مجھے نہیں لگتا وہ ڈالتا ہے رات کو فان
ایسے پھر کرتاہے یہ رہتا ہے فین کے بغیر
کل وہ مجھے بار بار آ رہا تھا بولنے گھر وہ رہا تھا بول دے مجھے بار بار گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے لیکن یہ کام ہے کہ فین نہیں چھوڑے گا
لیکن اچھا کرتا ہے نا پتہ ہے اس کو وہ پھر اس کو انرجی رہتی وہ اٹھتا ہوگا پتا ہے
اپ
جو ہمارے ہمیں جیسے صبح ہے
ہاں لیکن وہ فین سے بیمار ہوتا ہے اس کو جب جب آیا نے لایا نا یہ نیا کولر اس کے بھیا نے لیا
سنو نا جب بھیا نے لایا نا نیا کولر اب بھیا نے مطلب خوشی میں نا اسی کے کیمرے میں لیا بولا اس کو دیکھو اس کو اس کو یہ فیور آ
ہوں ہوں
اور ہا اس کو اس
ہم خود ہے اس بار ہم اائے
ہاں
گرمی بہت زیادہ ہے
اچھا ہے ہاں آپ لوگوں کو لگے گا اب دو ہی ہونا
اگر آپ
وہ دس لوگوں کو بھی لگتا ہے ایک ہوں
ہاں تبھی نا میرا بلو ایسے سویا ہے
ابھی وہ اس وقت بی سویا پتا نہیں میری ماں کو کیا ہوا اور سناؤ کافی بھیجو آج ہے نا یہ گھر پہ ا اچھا نہیں ہے گھر ہی پ آج تو کچھ بھی ہو سکتا آج تو انہونی بھی ہونی ہی ہوگی ہوں سلہب ڈالا مجھے تو نہیں آیا ابھی مجھے تو آیا ہی نہیں ہاں کاں یہ کیسے سویا ہے
رات بھر کے بیٹھتا ہے میرے سر کے اوپر کھڑکیوں کے اوپر بیڈ کے اوپر جیسے رات بھر دنگل پھر دن ک لیہ سوتا
یہ سوتا نہی نہیں ہے
کچھ گھنٹے نیند یہ رات میں کچھ گھنٹے نیند کرتا ہے دو
کیو نیند نئی اۓ
بلی نہیں ہو تم اللو
ہاں ہاں ہاں اور سناؤ
اس کو پتہ ہے ہے مجھے کس وقت کھانا دیں گے یہ کچن میں آتا ہے برابر اسی وقت پتہ ہے کل مت ہی فائٹ اوپر بیٹھے تھے نا تو کل میں نے میں پاپا کو لیکن یہ برابر نو بجے
ہاں
ک آں کر رہا ہے پھر میاؤں میاؤں مطلب کہ میرا ٹائم ہو گیا مجھے
ٹم ہاں اپنا ٹائم اپنا ٹائم
جو اس کو بھی اس ہاں میں اس کو بھی دیتی ہوں اسی ٹائم پھر منہ پر بیٹھے ہیں یہ کر رہا ہے کچن میں مجھے پاپا بول رہا ہے وہ ماں گرامل کر رہا ہے کچن میں میاؤں
ہاؤ ہاؤ یہی نا وہ تو ہے نا اور کیا
لیٹ
ہاں نہ
صبح پھر بھر ایا کرتا ہے میاؤں میاؤں مطلب اس کو پتہ ہے مجھے کویہ کھانا دے تی ہے اف ہے
دیکھا یہ اتا ہے یہ ہو
اس کو اتنی عقل ہے واللہ
عادت ہیں ہاں اور ک اوٹ پیکٹ بولتے ہیں اسے یہ اپ نے ان کو ٹرین کیا ہے نا اپ اس کو
ہاں ہم بیٹھتے ہیں نا جہاں پہ میں اور پاپا وہ بیٹھے یہ اچھے سے بیٹھے گے لیکن ہمیں اب
وہاں کب جاؤ
پتا ہے نا رہائے گا نا اب وہ وہاں یہ بیٹھتا ہے پھر وہاں یہ وہاں نہ بیٹھتا ہے
دیکھا بولو نا وہاں کب جاؤ گی اور میں بی نیکسٹ سنڈے
جب ٹائم
ہاں یہی بات ہے نا اب ٹائم نکالنا پڑے گا
بول نا اجائے جائے گی پھوفی میں سوچ رہی تھی میں کل بچوں کو کروں گی نا میں سوچ رہی تھی آج یہ نا کل میں بچوں کو پڑھا
ہاں
جاؤں گی مجھے مومن یا جنید کسی نے لیا وہاں
ہوں
پھر اؤں گی انہیں کے ساتھ
ہوں
کردی تو کیوکہ پھر میں مطلب پھر مجھے سفر نہیں جا سکتی ہوں مجھے ایک مہینہ تک میں بالکل بھی نہیں جاتی کیوکہ میں چھٹی تی بھی نہیں کر سکتی یہاں سے بچوں کے ہی کر سکتی تھی اسی لیے آپ میں نے سوچا تو ان تین دنوں میں سے
ہاں
اتے میں ایک
ہاں اچھی بات ہے اپ
جب میں یہاں سے حیا کو بھی لے لے جاؤ جیسے وہ پھر شام کو مجھے واپس ل آئے گے
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ بات تو صحیح ہے
اب دیکھتے ہیں نا
ورنہ وہ مجھے بند پکڑتے ہے
ابھی اب کسی کو مت بولنا میں نے خود سے ہی یہ بولا یہ پھوفی کا میں بھی آپ مت بولنا
بولنے کا نہیں ہے
نہ میں کہ نہیں میں کہاں بولوں
کیونکہ اگر میں جاؤں
ہو کیاتا نہیں پ اور آپ ہی تھے جو من لائ پی اور ہائے ربا پتا ہے میرے پا باپ نے فون پگڑا
اب آنا ہے اس کو اور بیٹھنا ہے ہوں یہ کون آیا وہاں پہ وہ
یہ وہ ہی وہ نا پرشر کوکر
ہاں
کوکرٹھیک
اچھا وہ وہ ہاں اچھا ہے صبح کتنی بار کتنے بادل گرج رہے تھے ایک ایک دوا کا جیسے نکل رہا تھا
جیسے مجھے نیند ہی نہیں
ہم اٹھے میں بھی اٹھی میں اسی سے جاگ گئی ہاں وہی نا میں ماما کو ایسے کرتی تھی خود کو میں ماما کو بولتی ہوں ه ہ یہ یہ یہاں پہ جیسے وہ اللہ نہ کرے بادل بارا تو پھٹ رہے ہو بولا ماما نے وہی تو ہو رہا ہے کہ کیا بادل جیسے پھٹ رہے ہے لیکن بہت سارا پانی جمع ہوا ہے بہت سارے علاقوں
نہیں بہت ڈر گئے
بہت زیادہ اور بارش بھی کتنی
کی کتنی
ہاں آج صبح میں دیکھوں کیا ہوا ہے بارش سے ا ہو ہو ہو یہی پانی پھر یہاں آتا ہے نا
اب ہلپ بھی کرنا چاہیے کچھ حرکت نہیں ہے اتنی پتہ ہے کل ہمیں جنید
سب کو
آیا تھا نے
ہوں کسی عبدالخالق ڈگا کی وائف
مر گئی ہے یہ کون ہے
ہاں صبح مسجد بھی چل رہا تھا جنازہ تو مسجد میں چل رہا تھا جنازہ آپ نے
پتا نہیں کون ہے
یہ چے پتا ہے یہ کیسے شکل کیسی شکل ہے اس کی برابر جیسے جی ہماری ماسی تھی نا ویسے ہی جو نا ماسی مر گئی آپ کی پھوپی تھی وہ یہ اسی کی شکل سے ہے آپ دیکھو سیف اللہ نے چڑھایا ہے یہ اسی کی شکل میں لگتی ہے
ہاں میں نے دیکھا میں نے دیکھا
ہاں اور کیا چلو پھر ملتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے ابھی نا ابھی ہاں ابھی کروں گی ہاں